ہیلو سب
وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم
ہاں جی آپ کیا کر رہے ہو
بر
جی
میںا بھی میں کی چا رہی تھی ار کو پت ہے کر بہت زیادہ مجھے پتا نہیں کیاوں
آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے
بت ابھی ت مجھے ایئر فون لگا ہی نہیں تھاب میں نے ایئر فون لگیا نا ایئر فون سے کم آواز آ تھا کہ اگر آپ بولو گے میں ا ایئر فون نکالوں گی باہر
ن ن آپ ٹھیک آ رہی ہے آپ کیا لگایا آپ نے
ابھی تک مھے ایئر فون نہیں تھا مطلب نا اس سے پہے جتنی بھی کالس ہوئے ان کو مجھے ایئر فون نہیں تھاب مجھے ایئر فون ہے
آب آ رہ ہے ٹھیک آواز
چلے ٹھیک ہے
جی جی اچھا آپ مجھے
کو کیا مسئلہ ہے اس کو وہ نہیں ہے جس سے نا یہ بند رہتا ہے کسی میں
اس کو نہیں ہے وہ
نہ
اچھا ٹھیک ہے چلیے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے آپ ابھی امبر ہوئے کچن میں
او پرپا
اچا آپ نے لایا وییکیوم کلینر
ہاں ہاں وہ میں نےڑھایا اوپر وہیں سے میں نے ایئر فون بھی للایا
ٹھیک ویسے آپ کے گھر پہ ابھی کون کون مہمان ہیں
میرے گھر پہ مہمان ایک تو چار چچو ہے اور چاچو کا بیٹا ہے اور ایک پاپا کو کوئی دوست ہے دوست نہیں رشتہ دار کچھ
ان کو کھانا وہیں پہ کھانا ہے کیا
جی نہیں اس کو تو نہیں مجھے لگتا ہے چا چکھائے گا صرف
ہاں
یہ اب نلیں گے ان کو نماز پڑنے جانا یہ ابھی نکلیں گے پھر یہ آئیں گے دو بجے
اچھا ٹھیک آج منڈے ہے کیا آ کو بتایا مجھے کیا سر میں دار دعا قسم سے
مجھے ہوا جب میں آج صبح جلدیٹھی نا اس سے لیکن پھر میں نے چائے پی اور میں نے سوچا کہ اب روز جلدی اٹھ
بیٹھے ہو ویسے آپ کتنے بجے اٹھھی
سات بجے
سات بجے تو آپ کو پتا ہے مجھے کیا لگا تھا
کیا
مجھے لگا تھا شاید آپ کا اگزام اپنے ہی اسکول میں ہے
نہیں
مجھے لگا تھا نا شاید ایک گولڈ ایگزام میں اب اس ایگزام میں کہاں دوسرے اسکول میں ایگزام ہوگا
نہیں ہمیں وہی ہے لیکن ہمیں دوسرے کو ہمیں نا یہ بولتا ہے کیا بولتا ہے اس کو اس والے اسکول میں اتنی جگہ نہیں ہے ہمیں بہت سارے بچے تھے
ٹھیک
ہاں ہاں اور یہ والا اور وہ والا اسکول لگ بھگ نا سیم ہے پھر ہمیں وہاں پہ ہال میں لیا وغیرہ یہ کیا وہ کیا وہاں سے مجھے پھر اکیلے آنا پڑا میں اتنی ڈر گئی
اچھا آپ لوگوں کوسچن پیپر دیا یا صرف آنسر پیپر
ہمیں دیا تھا کوشچن پیپر بھی اور مجھے لگ مطلب نا کوشچن پیپر
کون پپر دیکھا ہوا
ارے کہاں ہمیں دیا نا مطلب دیا آدے بچوں کو میں لاسٹ میںی تھی ایں دیا نا آدے بچوں چوں کو وہاں سے میں وہاں پہ وہاں سے میں وہ پوسٹ پون ہو گیا پیپر جن آدھے بچوں کو دیا تھا نا ان کو بھی پیپر لیا انہوں نے اب کولا نہیں تھا پی
مطلب انہوں نے تو تو بھی دیکھا ہوگا پیپر
ہاں پیپر ہوگا نا چینج مجھے لگتا ہے
ٹھیک
جی
پوسٹ فون ویسے کیوں وہ اگزام
بارش تھی نا بہت زیادہ سبح آپ کو نہیں پتا ہے بارش کتنی تھی
پسند سے
مجھے بھائی نے ص بھائی بتایا مت جاؤ پوسٹ پون ہوگا مت جاؤ مت جاؤ لیکن اب دیکھو اگر میں نہیں جاتی پھر پیپر ہوتا میں کیا کرتی پھر
ا اگر پھر پیپر ہوتا نا تو مسئلہ ہو جائے گا
ہو جاتا نا مجھے لگا کہ میں خود کو عذاب کروں گی لیکن میں جاؤں گی
کوئی بات نہیں تو بھی آپ نے اچھا کیا اس
نکلنا ہی ہوتا ہے پھر اکیلے عادت کرنی چاہیے کل کو خود ہی نکلنا پڑے گا کول وغیرہ جب آج نہیں ہوگی آتا پھر کب ہوگی
اور ا اپنا عادت رہ کوئی گاڑی واڑیوں میں آپ کو متنا عادت ہے آپ صرف آ
مج اب عادت رکھنی ہے میں برابر اسٹاک آپ بھی بولتے تھے نا وہاں سے اسٹاپ اسٹاپ ہمارے گھر سے نہیں تھا یہ اسٹاپ وغیرہ یہاں سے بھی ہے یہ اسٹاپ کا مسئلہ وغیرہ تو مي بر اسٹاپ کے بس مطلب ن م میں سٹاپ کے پانچ راتھ جی جی میں سٹاپ کے پاس اتری پھر مجھے اس گلی سے چلنا پڑتا ہے وہاں سے نہ آٹو ہوتا ہے نہ گاڑی چلتی ہے وہاں سے تھوڑا مسئلہ آیا ہے نا
اصل میں آپ کو پتتا تھا آپ کے آپ کو کیا کرنا تھا کسم سے
کیا
آپ کو نے ایک سیکنڈ ہینڈ اسکوٹی لانی تھی
ہاں ہاں مجھے ل ہی ہے مجھے لانی ہے مجھے پاپا نے بتایا اب مجھے مطلب چلانی آتی ہے مجھے پاپا کہاں آئے گا
ہاں تو جب لائے گا پھر تو آپ سیکھوی ایسے ہی کیا سیکھو گی
نہیں وہ مجھے ہمیں فیحال دو اسکوٹی ہے گیا میں اس نے بتایا تم سیکھو م میں لاں گا اور اس نے بتایا ای تھاا بیٹری اسک کوٹی شاید
وہی نا بیٹری کیونکہ اس میں مت نا یہ ہوتی ہے لائسنس ویسن مس کی پرابلم جی ہاں
اب یہ کیا بولتا ہے اس کو تو پھر اب مجھے پھر بھی عادت رکھنی ہے چلنے کی بھی وہ اور اصل میں تمہیں پتا ہے یہاں سے کیا ہوتا ہے جس سائڈ سے میں آ جائی ناگاؤں میں سائڈ ناگام سائڈ سے وہاں سے بہت دور ہوتا ہے جو وہ والا س سائڈ ہے نا
کون سا
دوسرا واللا کرالپورہ والا سائڈ میں کنی پورہ سے آ جائی کرالپورہ والا سائڈ ہے نا اس سے بہت آسان ہوتا ہے مطلب کہ میرے سکول سائڈ سے
ہاچھا اچھا
وہاں سے آسان ہوتا ہے
چلے آپ اسکوٹی سے اپنا سکوٹی س سکوٹی سیککھناپ ٹھیک ہے
ہاں ہاں میں سیکھوں گی
ہاں جی ہاں جی
جی آپ تو اسکوٹی سیکتنے ویس مجھے آپ کوئی مسئلہ نہیں مطلب عادت بھی ہو جائے گی گاڑیوں کو چاٹنے کی کوئی مسئلہ ہے کہ گلی سے چلنے کا لیکن جو دوسرے والی سائڈ کی
اگر آپ اگر آپ صبح اسٹاپ پہ اتری وہاں وہاں سے کب آپ گاڑی دوسری جگ گی آپ کے گھر تک پھر آپ کو چل رہ ہے نا پائے دللی
جی جی
کوٹی ایک بس
ہاں ہاں بالکل بالکل
یا آپ سیدھے آپ یا آپ یا آپ سیدھے ایک گاڑی سیکھو
ارے نہیں کہااں پھر کہا لاؤں گی گاڑی پاپا کو اتنے پیسے کہاں ہے
مطلب اس کی ہی چلا ہوگی پھر کبھی کبھی
نہیں اس کو تو ضرورت ہوتی
ٹھیک
جی گاڑی کو گاڑی کا مجھے پتاہ ہے میں نہیں کر سکتی ہوں گاڑی کا اسکوٹی کا ہے مجھے بہت سارے چانسز اور میں نے دیکھ ن میں اپناں ہم سائ سے کھی نہیں آؤں گی میں وہاں سے آؤں گی نؤ گاؤں سہر سے میں تب آؤں گی جب مجھے کوئی چھوڑے گا نا ہاں جب مجھے کوئی فرینڈ وغیرہ چھوے گا تب میں نگں سائڈ سے آیا کر
اچھا مطلب آپ دوسرا سائڈ کون سا وال رہا ہے
جیسے کہ آج تمہیں پتاہ ہے میں لیفٹ سائڈ سے آئی
جی
جو رائٹ والا سائڈ ہے نا
آ
جہاں سے ا اس کے بعد بتاؤں گی میں جہاں سے نا مطلب اصل میں جاتے آتے جہاں سے میرا اسکول ہے
اچھا وہیں سے آپ کا اسکول ہے
دوسرے والے سائڈ سے میرا اسکول ہے نا مجھے کہ ہو وہاں سے دور اتنا یہاں ناؤ گاں وال سائڈ سے مجھے دھول ہوتا ہے میں نے دیکھا نا آواز ہاں نؤ گاؤں والے پسے دور ہوتا ہے نا اس چھانا پورا والا سائڈ آپ یاد رکھنا ہے چھانا پورہ والے سے سائڈ سے دور نہیں ہوتا نوگام سائڈ سے دور ہوتا ہے
تو بھی مجھے کیا
ہاں کبھی مجھے چھوڑو گے نا تم تو میرے کزن ہو
اچھا ٹھیک ہے چلیے کوئی بات نہیں یاد رکھوں گا
جی جی
ہا جی
ہاں
کنی پور یہ ہے چھانا پورا سائڈ سے میں اب روز آیا کروں گی نٹی پورہ میں پکڑنی ہے سومو وہ چھوڑے گی مجھے وہ چھوڑے گی مجھے یہاں پہ کیا بولتا ہے چھانا پورا میں چھانا پورا اسکول
جہاں جہاں سے آپ کا اسکول ہے جہاں جہاں آپ کا اگزام ہے
یہ کون میرا ایگزام ہ میرا قدر لال چوکا ہے
ہوں
وہاں پہ مجھے متن ہو جانا ہے
اچھا ویسے آپ کی یہ فرینڈس وغیرہ بھی ساتھ ہیں
ہاں ہاں لیکن ہ ب آگے تک کہاں ہے ساتھ وہ نٹی پورا مطلب نا مجھے لگتا ہے ایک کدم کو ساتھ ہے وہ نٹی پورہ میں رہتی ہے نٹی پورہ سے مجھے چھانا پڑا چل رہ ہے اب مجھے ن اب میں نٹی پورہ والا سائڈ نہیںیکھتی ہوں اب میں دیکھتی ہوںے اسکول سے کیونکہ مجھے رو جانا ہے چانا پورہ اسکول تک چھناا پورا اسکول سے جب میں نکلتی ہوگی جی
میں نے یہ ٹس کرا تھا اس میں ن ک کوئی چوٹا بچہ بول رہا ہے یہ کتنا چھوٹا ہے
سشم
کسم سے ہے مجھے لگتا ہے شاید سات آٹھ سال کا ہوگا بس
اچھا
کیسے بات کر رہے ہیں کیا بتاؤں میں آپ کو
قسم سے
یہ سنا آپ نے سنو نا آپ نے بھی بہت پہلے میں نے بتایا کہ اب مجھے نٹی پورہ کا نہیں دیکھنا ہے کیونکہ مجھے بہت اوری روز جانا ہے مجھے جانا ہے چھانا پورا روز چھانا پورا میں نکلوں گی اسکول نکلوں گی اسکول سے وہاں پہ میں
پ رہا
کھانا پورا ہاں ہاں
تو وہی تو آپ کوتا وہی
ہاں ہاں وہاں پہ مجھے گاڑی کو چڑنا ہے وہاں پہ مجھے گاڑی کو چڑھنا ہے وہ مجھے برابر چھوڑے گا ریلوے اسٹیشن کے پاس
جی جی
ریلوے اسٹیشن کے پاس مجھے دوسری گاڑی کو چلنا ہے وہ مجھے گھر کے پاس چھڑے گا اور اس والے سر سے نہیں جس والے سائر سے میں آ جائی
ٹھیک ٹھیک چلیے کوئی بات نہیں مجھے دکھانا آپ ٹھیک ہے جب میں آپ کو چھوڑوں گا ہاں ج
ہوں اور آپ کی کمے میں کون ہے
میرا بہن نے چپس لائے
سکس
وہ والے چپس نہیں گھر کے چپس
کیسے بناتے ہو
پتا نہیں کیسے بنائے انہوں نے لیکن لائے ہی کچھ
ر مجھے فوٹن بھی
اوکے اوکے
جی اس کے بعد ہم ا اس کے بعد آپ دو منٹ رکنا پھر کال کرنا ٹھیک ہے
کھی
میں ایک نظر دوں گی پہلے نیچے ٹھیک ہے وہ نکلے شاید پہ پہے نیچے اتروں گی
کوئی کوئی بات نہیں
مجھےپ کو وہ تو بھیجو گے
میں جب آپ کو میسج کیا کروں گی نا فون کروں تبھی کیا کرنا
اوکے
ہاں پلے تو مجھے تم چپس کا بھیڈ س بھیجو سوزو چلو آپ چپس کا فوٹو بھیجنا ہم بعد میں بات کریں گے
چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ